ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا بات ہے آپ کے یہاں تو کال پہ کال لگے ہی جا رہی ہے
سب ٹھیک ہے ان لٹیڈ کال ہے میری
اچھا جی یہ بات ہے
ہمم
ہاں سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ بتائیے آپ کے گھر میں سب کیس ہیں
سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے آپ بتایئں
اچھا جی اور کسی سے بات بھی کسی کا میسج آیا
نہیں اور میرے پاس کسی کا میسج نہیں آیا
اچھا اچھا کوئی بات نہیں میں تو کر ہی رہی ہوں
ہاں اس کا آیا تھا کہ آج آٹھ بجے آپ فری رہے نا تو میں کال میں نا کچھ ریپلائی
اچھا اچھا ارے دے دیتے یار
ارے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگی وہ بندی مجھے ٹھیک نہیں لگی
اچھا جی پہلی دوسری والی نا
ہاں ہاں
اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کا تو پیمنٹ بھی آ گیا اس نے آج ہوں آئی تھنک پیمنٹ ش دے بھی دیا کالر والا
اچھا
ہوں
آ ہاں ہاں
تو وہ تو ویسے نا آفس گوئنگ گرل ہے وہ اور زیادہ ایج بھی نہیں ہے اس کی
ارے ہاں وہ مجھ سے نا پیسے مانگری
مانگ رہی تھی اچھا دراصل وہ سنگل چائلڈ ہے نا اپنے گھر کی اس میں کوئی ہے نہیں اس کا وہی جاتی ہے آفس
پچیس سو روپئے ادھار دے دو مجھے بہت ضرورت ہے ایمرجنسی میں
آ ہاں
میں نے بولا میرے پاس ابھی نہیں ہے
ارے
ہاں تو بولی ہزار پانچ سو ہی دے دو کسی سے لے کے دے دو تو میں نے کہا میں کسی سے میں کسی سے مانگتا ہی نہیں
اچھا
ہبنا کر
مطلب وہ مجھے تو مجھے سمجھی رہی تھی آپ کو ہی سمجھ کے مانگ رہی تھی
مجھے ہی سمجھ کے مانگ رہی تمہیں سمجھے کے کیوں مانگی
اچھا ہاں کر تو تمہارے نمبر پہ رہی تھی نا
ہاں
یہ بھی بات صحیح ہے
ارے وہ ویسے ہے تو پریشان
تیس تاریخ
ہوں چلو کوئی بات نہیں
اور تم اس کو مت بولنا
ارے نہیں میری اتنی بات کہاں ہوتی ہے بس ہم کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں ویسے ہم لوگ اتنا نہیں کہ پرسنل لائف میں کسی گھسے ہیں کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے ارے نہیں ایسا نہیں کروں کیونکہ مجھے پتا ہے نا وہ لڑکی مطلب غلط تو نہیں ہے وہ تھوڑی مجبور ہے اگر اس نے مانگے ہیں آپ سے تو مجبوری کے تحت ہی مانگے ہوں گے
تو ہو سکتا ہے پریشان
ہاں ہاں پریشان ہے وہ کیونکہ میڈم بھی اس ٹائم جب ہم لوگ میٹنگ میں تھے تو اس کے بارے میں بتا رہی تیں تو میم خود رونے لگی تھی یہ بتاتے بتاتے
میرے پاس بھی تھے نہیں یار
چلو کوئی بات نہیں آپ میرے پاس بھی نہیں تھا خھر اس نے مجھ سے تو خیر کہا نہیں لیکن ہو سکتا ہے میم سے بولا ہو پھر بعد میں
جائتی پورا س تو بھی بہت
ہاں ہاں ارجنٹ ہی ہوگی اس کو تبھی تو مانگ رہی تھی پھر ان نے سوچا ہوگا کہ میم کے ہسبینڈ ہے تو ہو سکتا ہے یہ دے دیں یہ بھی سوچا ہوگا کیونکہ جیسے اگر ویسے کوئی لڑکا ہوتا ہے یا یا گروپس ملے ہوتے تو شاید نہیں مانگتی اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے سوچا ہوگا یہ تو کام کرتے ہی ہوں گے جن سے سے مانگ لو
ہاں ویسے بھی فالتو میسج تو کر نہیں پتی فالتو میسج کبھی آئے پیسے کے لیے آئے پرچوں
ہاں ہاں یہ پ پریشان ہے چلو کوئی بات نہیں
اور بتاؤ تو ابھی کھانے میں کیا کھاؤ گے
اممی بس دیکھتا ہوں کیا کاتا ہوں کھا بھی نہیں کاتا ہوں بھوک تو لگی
تو پہیر زیادہ کھا لیا کیا
ہاں تھوڑا ابھی کھانا کھا لیا تھا س
ہوں ہوں اور تم نا یار یہ بیڑی سپریٹ م پیا کرو ترنت کھانا کھانے کے بعد
اچھا
ٹھیک ہے ہاں ترنت مت پیا کرو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ مت پیو پیو لیکن ن نہ کھانا کھانے کے ترنت بع تو مت بھییا کرو کم از کم آدھا گھنٹہ کا دھ لیا کرو کی دیکھا نا میں نے اب ایک ویڈیو بھیجی تھی آپ کو کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے اندر پیٹ میں جا کے تبھی آپ کا یہ پیٹ جو ہے خراب ہو رہتا ہے اتنی جلدی جلی اور کم کر دو بیڑی کو زیادہ ہی پیتے ہو یہ بھی کہنا چاہوں گی
جی
ا وہ تو نہیں ہوگی ہے
توکنا
کتتے بنڈل پیلے تھ پسے نے
ا ایک کنٹل
اور پھر سگریٹ بھی تو پیتے ہو
ہاں
صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اس جہاں سے میں شاپنگ کرتی ہوں آن لائن وہاں سے نا مجھے ایک لاکھ روپے کا ل لون مل رہا ہے
ھمم
کتنا دینا پڑے گا پھرپتا کتنا دینا پڑے گا کتنی قسط ملے گی
توجہ نہیں کری میسج آتے رہتے ہے میرے پاس
ارے وہ ویسے ہی تو کیا پتا کتنا اپرووہو آفر دیتے
ہاں ہاں یہ بات ہے اپرو کتنا ہو وہ الگ بات مطلب آفر دے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے جو دوسرا والا لیا تھا تو اس میں دے کتنا رہے تو دیے کتنے ہیں نا پانچ دیے اور دے رہے تھے دس ھمم تو الگ
تو پتا تو چلے کہ آپ
تو یہی سمجھ لو وہ یہی ہے جیسے اب ایک ایک بتا رہے ایک لاکھ تو پچاس ہی دیں گے یہی ہو سکتا ہے نا
کیا ا فر تو یہ پستے میں پڑ جائیں گی نا تو آفر تو اور اچھی اچھیے آئے
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک بار دیکھ لوں گی پھر بھی میں چیک کر لوں گی مجھے اور ابھی فیحال مجھے کوئی شاپنگ واپنگ کرنے کا کچھ نہیں لگ رہا ہے میں تو اس سے اب یہ سوچ رہی ہوں میرے یہ کام پٹ جائے جلدی سے کام نپٹے یہ سوچ رہے ہیں یہ کام کروں گی تو جلدی ہو سکتا ہے پیسے آجاۓ
ایک بار اپلائی کر کے دیکھنا کتنا اپروو ہو رہا ہے
ارے چپ جا ہاں دو تین دو دو ابھی بھرے نہیں جا رہے کر لوں گی میں پھر بھی
ہے آپ
ابھی پانچ مہینے ہیں
پانچ مہینے کا تین تو رہ گئی ہے وہ بڑی والی
اچھا تین اور وہ والی
وہ والی چار رہ گئی ہے
چلو وہ تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں جب نہیں ہوتی ہے نا تو تو وہی بہت بڑی لگتی ہے
اگست ستمبر اکتوبر اکتوبر میں سب ختم ہو جائے گا
اچھا اور لیے کب تھا ہم لوگوں نے نومبر میں
نومبر میں
نومبر میں لیا تھا یا دسمبر میں لیا تھا
رے اس کی چھ ہے اور اس کی دس ہے بڑی والی دس ہے اس کی چھ ہے یہ چھوٹی والی کیا بھر گئیتو دو بھر گئی
دو بھر گئے نا ھمم
چار رہ گئی چار اب
ارے وہ اس کی بات نہیں کر رہی میں اس کی موبائل کی بات کر رہی ہوں ہم لوگوں نے موبائل ستمبر میں لیا تھا نا ھمم وہی تو پوچھ رہی ہو ہاں
جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی سات ہو گئی سب تین رہ گی سب کو خت ہوھے
ہوں
چھ صحیح ہے وہ جائیں گے ختم پھر دیکھ لیں گے اگر یہ کام چلتا رہا نا میرا تو ایک موبائل پھر میں ا بھی لے لوں گی چلتا رہا تب نہیں تو کوئی بات ہی نہیں
اب کیا پروجیکٹ ہے
ہے
اب کیا نیا پروجیکٹ ایا
آب وہ پروجیکٹ نیا یہ ہے پہلے تو ہم ایسا کر رہے تھے ا کوئی جیسے آڈیو ہمارے پاس آ رہی تھی تو ہم سن کے اس کو ٹائپ کر رہے تھے اردو میں ایک اب ایک ورگ یہ ہے کہ ہم ا ہمارے پاس ایک ریکارڈنگ نہیں جو ہم ایک جیسے کہ سینٹینسز آ رہے ہیں کچھ جیسے انگلش میں بھی آ سکتے ہیں وہ ہندی میں بھی آ سکتے ہیں وہ عربی میں بھی ہے وہ اردو دو میں بھی تو وہ پڑھ کے وہ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے
اچھا
جیسے آپ جہاں رہتے ہو وہاں کی بھشا ہے جیسے آل اوور ورلڈ میں یہ سج جتنی بھی لینگویجز بولی جاتی ہیں ساری لینگویج میں وہ ورک ہے تو بس یہ والا پروجیکٹ ابھی فی الحال چل رہا ہے چلو ٹھیک ہے میں آپ سے کرتی ہوں بعد میں بات ابھی ایک اور ٹرائی کرتی دیکھ تے ہیں اگر ہو پاتی ہے تو ٹھیک ہے
اللہ حافظ